وعلیکم اسلام جی کیسی ہیں آپ
جی الحمد اللہ اچھی ہوں آپ بتائیے
جی الحمد اللہ ہم بھی اچھے ہیں اور آپ کے والدین کیسے ہیں
الحمد اللہ والدین والد دونوں ماشاء اللہ اچھے ہیں
اچھا اور آپ نے آج کیا پکایا کچھ کھانا بتائیے کھانا پینے سے فارغ ہو گئیں آپ
جی جی آج تو میں نے چکن بنایا تھا تو وہی ا سب کو سب ہ امی ابو بھائی بہن سب لوگ بیٹھ کے یہ دسترخان میں بیٹھ کے ہم لوگ سب کوئی کھائے بسم اللہ کیجئے سب کوئی بیٹھ کر
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اور بتائیے آپ کو کہیں گھومنا پھرنا پسند ہے
جی گھومنا پھرنا تو سبھی کو اچھا لگتا ہے تو بہت پسند ہے گھومنا پھرنا مجھے بھی پر بس پھر گھر کے کاموں میں انسان اتنا وہ رہتا ہے مصروف رہتا ہے جی مصروف رہتا ہے کہ کہیں جانے وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ کرے فارغ جب ہوتا ہے تب بہت ٹائم ہو جاتا ہے تو کہیں جانا ہوتا ہے تو جلدی جلدی اس کام کو یہ وہ کر ختم کر کے فارغ کو جب وہ جاتے ہیں تو پھر گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں اس ٹائم ماشاء اللہ موسم بھی بہت اچھا ہے
جی سمے ہمارے ابھی موسم جی سمے ہمارے ادھر ہو رہی ہے کیا بارش ہے آپ کی ادھر
جی ابھی تو بارش نہیں ہو رہی ہے بٹ موسم تو بنا ہے بارش والا انشاء اللہ شاید بارش بھی ہوگی
ہمارے یہاں بھی تو موسم بہت خوش نما خوش گوار ہے
جی جی ماشاء اللہ موسم بہت اچھا ہے
جی ہم کو تو بہت من کر رہا ہے جائیں ابھی ہم وادیوں میں گھومے پہاڑوں میں ہ دریا جھیل پہاڑ
جی جی جی بہت ہار یہ گھر کے کام بھی وقت ہی نہیں ملتا گھر کے کام میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ زیاد صحی مقت نہیں ملتا کہ کہیں جا سکے
جی اپنے بھی اتنا مصروف ہے نا انسان کہ وقت ہی نہیں نکال پاتا گھر کے کاموں میں
گھر کے کاموں میں اگر کہیں جانا ہو تو پہلے گھر کے کاموں کو دیکھنا پڑتا یہ پہلے سے وہ اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے کہ جانا ہے کہ نہیں
جی جی
جی
صبح گھومنے میں باہر نکل قدرتی منظر دیکھ دیکھنے میں بہت بہت اچھا لگتا ہے نئی
ہاں بہت ایک دم بہت اچھا موسم رہتا ہے اور وہ چمک الگ ہی رہتی ہے
جی جی سکون بھری ہاں جی سکون جی جی آپ کے ادھر بھی تو جنگل وغیرہ ہے ہوں گے نا
نہیں نہیں ہمارے گھر مطلب جنگل وغیرہ نہیں ہے یہ شہر ہی ہے بٹ تھوڑا اور آگے آؤ تو جنگل وغیرہ بھی پیڑے پودے لگے رہتے ہیں ماشاء اللہ وہ بھی بہت اچھا اچھے لگتے ہیں پیڑ پودے بھی ہونا بہت اچھی چیز ہے ہمیں ان سے بہت بہت ہؤؤ ہاں گرمیوں میں انہی سے ہا پیڑ پودے رہتے ہیں تو ہوا بھی ملتی ہے
جی جی اور پرسکون بھی ملتا ہے انسان
جی جی بہت پرسکون رہتا ہے ہر انسان کو رہتا ہے پرسکون
جی جی اب یہ سب اللہ تعالی کی سب دین ہے
سب اللہ تعا لی کی بنائی ہوئی چیز ہے اللہ کی ہر ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ جب چاہے تب کچھ بھی کر سکتے ہیں
جی جی
اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا
جی جی صحیح فرمایا آپ نے اب ہم لوگ کو بھی موقع موقع ملے تو ہم لوگ بھی کشمیر کی سیر ضرور کرنا چاہیں گے
جی بالکل بالکل کشمیر کی وادیوں کو دیکھنا تو اور ہی اچھا لگ تا ہے وہاں تو پوری برف برف پہاڑ رہتے برف کی وادیاں رہتی ہیں ماشاء اللہ کیا نظارہ رہتا ہے
جی جی اب اتنا زیادہ مطلب وہ رہتا ہے نا انسان سوچتا رہتا ہے کہ اب جائیں گے اب نکلیں گے اب جائیں گے اب نکلیں گے نکلنے نہیں ہو پاتا
ہاں کوئی نہ مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ایسے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ پہلے سوچتے ہیں وہ کام وہ کام پورا کر لیں پھر جا ہاں تو وہی چیز ہو نہیں پاتا تو اسی میں بزی رہتا ہے
جی کشمیر کا وہ سب وادیاں دیکھتے رہتے ہے نا ٹی وی پہ
جی جی بہت ہاں دکھاتا ہے بہت اچھ چے وہاں کا ماشاء اللہ کیا نظارہ کیا سین مطلب بہت ہی پیارا لگتا ہے
جی صحیح فرمایا آپ نے جی وہاں کہ وہاں کی جو وہ ہے اے کیا بولتےاے وہ ڈل جھیل وہ بہت فیمس ہے وہاں کی مشہور ہے ہاں نہیں بس ٹی وی پہ ہی دیکھتے رہتے ہیں گے نہیں ہے سوچتے ہیں کہ چلے جائیں تو جو ہے
کچھ ایسا بنائیے کہ آپ جائیں گھومیں تو اور
ہاں ہاں بچوں کی چھٹی وٹی ہو بیچ میں جی بچو ں کو چھٹی وٹی ہو تو جو ہے انسان جائے
ہاں فیملی والوں کے ساتھ جاؤ تو اور بھی اچھا لگتا ہے اور ایسے میں گھومنا پھرنا بھی ہو جاتا ہے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں
جی جی بہت وہاں جو ہے لگتا نکل جائے اب بیچ میں دو چار دن کی چھٹی ہو تو چلے جائے کم سے کم لیکن اب دور کا معاملہ ہے
ہاں پاس میں ہو رہی یہ بات آپ صحیح بولیے آپ کی بات سے سہمت ہے میں بھی آپ صحیح بول رہی ہے پاس ہو توای چلا بھی جائے بٹ دور ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا
ہاں سوچنا پڑتا ہے اور پھر گھر میں بھی نا اور لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور پھر اکیلے انسان جا نہیں سکتا ہوں اور اکیلے انسان جا نہیں سکتا
جانی بالکل بالکل
کوئی مطلب لے کے جانے والا ہو جینٹس ہوں ہاں تو چاہے اور پھر اتنا وہ بھی ہو جاتا ہے سامان وغیرہ ہو جائے گا
جی
لے جا تیاریاں کرو پھر نکل گئے گیے پھر بچے ہیں تو بچوں کا بھی سامان رکھیے
ہاں گھر پہ پر سکون ہی نہیں ملتا جب کہیں باہر نکلو تو سکون ہی سکون ملتا ہے گھر میں رہو تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ
ہاں دماغ میں کچھ نہ کچھ فتور چلتا ہی رہے گا یہ صحیح فرمایا آپ نے ا ب باہر نکل جاؤ تو یہ سب چیزوں سے آدمی تھوڑا سا مطلب فری
صحیح بول رہے ہیں مائنڈ فری ہو جاتا ہے اللہ اللہ جب چاہیں گے تبھی انسان کا نکلنا ہوگا کیونکہ اللہ کی مرضی کے بنا انسان کچھ بھی سوچ لے کہیں نہیں جانا ہوتا جب اللہ چاہیں گے ہم کو ادھر نہیں مطلب کچھ سوچتے بھی نہیں ہے بٹ اللہ کی اگر اس میں ہے کہیں جانا تو ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہم چلے جاتے ہیں
آامش سوچے کرے نصیب میں کچھ لکھا ہے ہاں تو وہ جو ہےجو اوپر والے نے جو لکھا ہے تو وہ تو ہو کر ہی رہے گا اپن ک انسان ہے یا نا تو انسان اپنا سوچ ہاں اپنے ہاتھ تو کچھ ہے ہی نہیں
کچھ نہیں سب اللہ کے ہی ہاتھ میں یہ ہے کہ اپنی اپ اپ دعاؤں سے اپنی ہر ایک چیز کو اچھی مطلب کر سکتے اس کو صحیح کر سکتے ہیں دعاوں
پریشان حال رہتا ہے اپنا مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ ہمارا م مستقبیل کرے بچوں کا کیسا ہوگا ہاں لیکن ہوں ہ تو اب جو ہے آگے کی جو ہے وہ اب اللہ تعالی نے جو لکھ دیا ہے وہ تو ہوگا ہی
جی بالکل ہو گیا ال اللہ تعالی بہتر ہاں بالکل آپ صحیح بولی ہے اللہ تعالی بہتر سے بہترین کرتا ہے اگر
ہوں ہوں
طرح سے ہی پریشانیاں دی تو اللہ کی کوئی نہ کوئی اس میں کچھ رہا ہوگا تبھی اللہ وہ دیتے ہیں باقی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی مطلب لینے سے زیادہ دے دیتے ہیں اللہ بہتر سے بہترین کر ہیں اللہ
ہاں ہاں یہ تو صحیح فرمایا آپ نے
جی اللہ کی اللہ کی راہ میں چلنا بھی چاہیے اور اپنے ا سنت نبی صلیلہ تعالی وسلم کے عملوں پہ بھی چلنا چاہیے ان کی سنت
جی صحیح ہے اور سب سے بڑا اخلاق جو ہے وہ سب سے
اخلاق ہے ہاں جو ایک دوسرے سے اخلاق محبت رہتے ہیں سب سے پہ آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ایک لاکھ محبت وا اللہ تعال اسی کو دیکھ کر ہی یہ اپنی نیکیاں لکھتے جاتے ہیں ایک دوسرے کو مسکراتے ہیں اس میں بھی اپن کی نیکیا ہی لکھی جاتی ہے
جی جی صہی فرمایا آپ نے سچائی اور ایمانداری بہترین شفات ہے انسان کو اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے ہاں دوسروں کی مدد کر کرنا چاہیے ہاں دوسر
دوسروں کی مدد کرنا چاہیے کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالی خود کہ ہر پریشانیوں کو دور کرت
پریشانییاں جی اب انسان انسان سے کچھ کچھ سوچ تا رہتا ہے کچھ لیکن ہو گیا اب کچھ لوگوں کی دعاؤں کا لوگوں کی دعا بھی لینا چاہیے
بہت دعایں تو بہت ضروری ہے انسان سے دعا لینا چاہیے کچھ لے چاہے نہ لے پر دعا تو ہر انسان کو ہر کسی سے لینا چاہیے سب سے پہلے تو ہم کو عزت کرنا مطلب عزت ہر کسی کی کرنا چاہیے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو جو ہم کسی کی عزت کریں گے تو وہ سامنے والا بھی ویسی ویسی جس سے مجھے بھی دیکھے گا اور ای اس میں آپن کے جو مطلب اخلاق رہتے ہیں محبت جو ایسے لوگوں کے اندر بڑھتی چلی جاتی کہ وہ انسان ماشاء اللہ بہت اچھا ہے
صحیح ہے اور پھر انسان کے ساتھ جانا کیا ہے صرف اخلاق محبت
محبت ہے بس کوئی کسی کچھ دے نہیں دیتا بس اخلاق محبت پیار بول دیتا ہے بس یہی لوگوں کے لیے بہت ہی بہت ہے پر آج کے ڈیٹ میں لوگوں سے یہی نہیں ہوتا
صحیح صحی فرمایا آپ نے آج کل تو لوگوں کے کو وقت ہی نہیں ہے نا ایک دوسرے کے ہاں کیونکہ وہ کسی کے سکھ دکھ میں شامل ہوں ہاں سب اپنے اپنے میں مصروف ہیں لوگ کہ وقت ہی نہیں نکال پا رہے ہیں
وقت ہی نہیں ہے اتنے مصروف رہتے ہیں سب اپنے اپنے کاموں میں کہ کوئی ایک دوسرے کے تر وہی نہیں ہے
جی جی صحیح بتایا آپ نے جی چلیے آپ سے بات بات کر کے بہت اچھا لگا دعاؤ میں یاد رکھیے گا
تو بہت اچھا لگا بے شک آپ کو دعا میں یاد کریں گے آپ بھی مجھے دعا میں یاد
جی جی انشاء اللہ سب بہتر ہوگا ہاں خوش رہیے چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ